ہلو
ہیلو
ہیلو
آواز نہیں آ رہی کیا
جی جی آ رہی ہے جی کیسے ہیں آپ جی جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
یہ سب خریتے
جی کیا کریں اٹھ گئے آپ سوچے
اٹھ گئی
جی جی کیا ہے نا صبح اٹھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے نا صبح اٹھنے سے نا ہمیں نا جو ہے تازی ہوا ملتی ہے نا سیر سپاٹا پہ جانے پہ اس میں نا بہت فائدہ ملتا ہے کیونکہ اس میں پالوشن نہیں رہتا ہے دن بھر اتنی گاڑیاں چلتی ہیں نا اتنے فیکٹریوں کی سے دھوئیں نکلتے ہیں چمنیوں سے تو اتنا جو ہماری ہوا میں اتنی وہ مل جاتے ہیں نا پالوشن تو وہ ہمارے سانسووں میں جا کر بہت نقصان کرتے ہیں ہمارا جو کیا کہتے ہیں پریاورن ہے نا وہ پورا پردوشت ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہمیں بہت رکھ لگانے چاہیے کیونکہ جو درخت ہوتے ہیں نا وہ پالوشن کو کم کر دیتے ہیں وہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کو سوکھ لیتے ہیں اور ہمیں فریش آکسیجن دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے نا ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے نا اچھا ہو جاتا ہے
جی
سوح اٹھنے کے بہت ہی فائدہ سوہ اٹھنے کے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ جلدی سےوٹھ کر آپ آپ ویام جا سکتے ہو
جی جی جی
بار کی بار کی بار کی کھلی ہوا پراپت کر سکتے ہو
جی بالکل اور کیا ہے نا
ہے نا جو شریر میں جاتی ہے نا آکسیجن بن کر وہ شریر میں بہت لابھ دائک ہوتی ہے نا
بہت بہت بہت فائدہ اٹھاتی ہے اور جو ہمارا جو نی آج کل ندیوں میں پلوشن ہو گیا ہے ہمارے پانی میں پالوشن مل کے آ رہا ہے بارش کے موسم میں جو پانی آتا ہے نلوں میں اس میں اتنا گندگی ہے تو ہمارے بچوں کو پی لیا اور انفیکشن پیٹ میں ہے نا ٹائفائڈ جیسی بیمارں ہو رہی ہیں
کوش کرار تو ہو رہی ہے وہ ایک تو ندیوں میں پلاسٹک کی تھیلی ہے ایک کچرا ہے یہ ندیوں میں نالیوں کا یہ ندیوں میں یہ سب ندیوں میں بیکر جا رہا ہے وہی ندی کا پانی پینے وگ اپنے لیے وہ تو کیا ہے وہ گندگی گندا پانی ہو گیا تو اپ اس سے بیمار تو ہو گیا ہی ہو گئی اپ بیمار ہوگئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو ڈاکٹر آپ کو دبا دے گا وہ دوا بھی آپ کو کام نہیں آئی وہ وہ بھی سارے کرے گی شریر میں اپنے میں
جی جی ہمارے وزیر اعظم ہیں نا بہت ساری اسکیمس چلا کر رکھی ہیں جس میں ہماری ندیوں کو صاف کیا جا رہا ہے ہمارے تالابوں کو صاف کیا جا رہا ہے لیکن جو ہمارے دیش میں پانی کا جو مین سورس ہے وہ تو ندیاں ہی ہیں ہے نا آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ندیاں ہیں کیونکہ ہمارا جو بارت ہے وہ ندیوں کا دیش ہے ہمارا جو ملک ہے تو وہاں پہ نہ کیا ہمارے لوگوں کو کی سوچ ہے کہ ہم جتنا بھی گھر کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے ہے نا سب چیزیں ندیوں میں بہا رہی ت ہے جس کے کن جو ہماری ندی ہے نا سب بالکل گندی ہوتی جا رہی ہے
میں کہنا چاہوں گا یہ پلاسٹک کی تھیلی ہے نا یہ بند کر دینی چاہیے کاغذ یا کپڑے کے کاغذ یا کپڑے کے تھیلے سے استعمال کرنے چاہیے جس کے کارن وہ وہ اگر اگر خراب ہو جائیں تو ان کو جلاان دے پر پیولی تن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے پلی دن نا یہ یہ کچرے میں مل کر ندیوں میں جاتی ہے ا ندیوں میں جا کر کیا ہوتا ہے پر وہ گندگی ہو جاتی ہے ندی کا پانی گندا ہو جاتا ہے پھر اسی پانی کو اپ پینے یگی لی ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے شریر میں ایک پرکار کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن بیماریوں سے جن جن بیماریوں سے آپ بہت زیادہ ہانیکارک پربؤ پڑتا ہے آپ پر
جی جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہوتی ہیں نا وہ نا وہ مطلب اب اگر آ بہت سالوں بعد بھی دیکھو گے نا تو وہ جیسیے کہ تیسے ہی پڑی رہتی ہے وہ مطلب ڈی کے نہیں ہوتی ہے اور چیزیں جو ہوتی ہیں نا وقت کے ساتھ وہ خراب ہو جاتی ہیں لیکن ن وہ وقت کے ساتھ نہیں خراب ہوتی اور پھر ان پلاسٹک کی تھیلیوں کو ہمارے جو جانور اگر کھا جاتے ہیں نا کوڑا کرکا تو ان کی بھی نلی میں پھنس جاتی ہے گائے بھینسوں کی بھی موت ہو جاتی ہے اس سے آپ نے سنا ہوگا ہے نا اور ہمارا
اندر جا کر گلے میں یا پیٹ میں چپک جاتی ہے جس کے کن وہ سانس بھی نہیں لے پاتے ہیں جس کے کارن وہ سانس بھی نہیں لے پاتے ہیں تو ان کے سھ بہت غط ہوتا ہے یا ان کی مرتو ہو کبھی کبھی کی م
جی جی جی تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنا ہے نا کہ ہماری جو سرک نے جو یوجنا چلائی ہے تو جو گاڑیاں آتی ہیں صبح ہے نا پورے دیش میں پورے ملک میں چل رہا ہے اس سمے جو گاڑیاں آتی ہیں صبح کچرا اٹھانے والی ہمیں کچرا اس میں ہی ڈالنا ہے اپنا گیلا کا کچرا الگ ڈالنا ہے سوکھا کچرا الگ ڈالنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو اپنے دیش کو اپنے اپنے گھروں کو اپنے شہر کو پردوشن سے بچا سکیں کیونکہ پردوشن
گوبھی گندا پانی ہے وہ گوبھی کیلاا کچڑا ہے نا وہ بھی ندی کے کنارے ایسے ہی پھینکتے ہیں وہ لوگ
جی جی یہ بھی غلط کر رہے ہیں ان کو ایک گڈھا کھود کے اس کو ڈسپوز کرنا چاہیے
ہاں ایسا ایسا وہت مطلب پولیتھیین کا استعمال ہی چاہیے میں میں آ کو بتا رہا ہوں گا آپ کو کپٹے کا تھیلا یا کوئی کاغذ کا یہ ایسی چیز کو ایسی چیز میں سامان کو لانا چاہیے یہ لوگ کہ ہے بازاروں میں سبزی لینے جاتے ہیں تو بلیک پولیتھیین کا استعمال کرتے ہیں یا اور پولیتھیین کا استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ خراب نہیں ہو پاتی ہے وہ تو ویسی کی ویسی رہتی ہے اب جاں کہاں کہیں بھی ڈر دو ان کو پشو کھاتے ہیں نا تو ان ان کے اندر وہ چپک جاتی ہے جا کر بھیتر
آپ نے بہت اچھی بات کری ہے دیکھو پردوشن تین پرکار کا ہوتا ہے جل کا ہوتا ہے ہے نا پانی کا ہوتا ہے ہاں ایئر کا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں جل پردوشن ہوتا ہے وایو پردوشن ہوتا اور مٹی میں بھی پلوشن پھیلا ہے تو جو جو ہم انسان ہی اس سب کے ذمہ دار ہیں ہے نا ہم اپنا دیش اپنا ملک خود ہی گندا کرتے ہم اگر سب کو سمجھائیں اپنے بچوں کو اپنے امی ابو کو یا اپنے ا محلے کے سب لگوں کو سمجھائے اپنے دیش سے لوگوں کو سمجھائے کہ ہمیں گندگی نہیں کرنی ہمیں کوئی بھی ویسٹ ہوتا ہے ایک پرٹیکولر پلیس پہ ڈسپوز کرنا ہے یہ سب چیزیں ہم اپنے دیش میں سمجائیں گے ن جاگروکتا پھیلائیں گے تو ہمارا دیش آگے بڑھے گا ہمارے دیش کی کی کیا ہے نا ترقی ہوگی ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کی ترقی ہوگی تو اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا کہیں نہ کہیں اور اگر ہمارے ملک میں کوئی آفت آئے گی کوئی دقت ہوگی تو ہم پہ بھی اس کا اثر پڑے گا کیکہ ہم ایک کڑی سے جڑے ہوئے ہیں نا جو ہمارا ملک ہے تو وہ ہم سے ہی تو چلتا ہے نا اس کی جو ا کیا کہتے ہیں ریاست ہے وہ ہم سے ہی تو چل رہی ہے نا تو ہمیں ہی اس میں اس کو صاف کرنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا
دیکھو آ کو پتا ہے کہ یہ پریاور میں پیڑ پودے جیو جنت تو یہب منوشیہ سب لوگ آتے ہیں
جی سبھی کو یا
سبھی آتے ہیں اور پر پردوشن ہے نا یہ مان مانوی کریاں جیوک ود جیسے جلویو مردا ہے اور بہت راائن کے جو پریورتن ہے نا جو منشیہ پودوں ا جنتوؤں کے کیل نقصان پہنچاتا ہے
جی جی صحیح بول رہے ہیں آپ
بلکہ ان کے است بھی سنکٹ میں ڈال دیتا ہے یہ یہ تھیلی پھیلی ہے کچرا ہے ج تین پرکار کا ہوتا ہے آپ کو آپ نے حال بتایا تھا کہ تین پرکار کا جل وایو دونی
جی جی دونی دونی کا الگ ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں مٹی کا الگ ہوتا ہے دونی کا پردوشن تو وہ ہوتا ہے اس میں یہ یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا ان کے شور شرابے ہوتے ہیں جو
ہاں تو تو وہی وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ سنو گے ایک دو منٹ
جی
کہ کیا کہ یہ ایک ج دونی ہوئے ہیں کہ کیا کہ واہن آج کل بازاروں میں باند چل رہے ہیں اتیہدک باند چلنے کی وجہ سے کوئی ویسا سالن سے ڈر والا آتا ہے گاڑی میں جو زیادہ سور کرتا ہے اس پ چال آنے ہو رہے ہیں تب بھی لوگ نہیں مار رہے ہیں یہ بازار میں اتنی دنییا ہو جی ہیں کہ لگوں کے ان دھونی سے کان خراب ہو جاتے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ کیوں آواز زیادہ ہونے کے کارن کیا ہوتا ہے یہ لاؤڈ اسپیکر ہ گاڑیوں کارخانوں کی مشینری سے نکلنے والی تیز آوازوں دونی پردوشن کی ذمہ داری ہے یہ پتا ہے آپ کو ج جس سے جس سے کہ منشوں میں جس سے کہ منشیوں میں براپن اور مانسک تناؤ اتپن ہوتا ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ تو جس سے س سن نہیں پاتے ہیں بہرے لوگ ہو جاتے ہیں اور وہ کیا ہے پھر وہ جب لوگ آدمی منش سنے گا نہیں تو وہ کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں ایسے ایسی حالت ہو جاتی ہے بازار ان لوگوں کی تو میں بول رہا ہوں کہ یہ ایسے ایسیے آواز کی گاڑیاں نہیں چلانی چاہیے نہ زیادہ شور کرنا چاہیے ایسیے ان پ چالاننا کیا جائے سرک کو روک لگانے چاہیے کیونکہ م آام منس کیا کرے گا اب من سے بیمار پڑ جائے گا ایے کوں سے اور وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے
کچھ نہیں کر سکتے نبے ڈیسل سے زیادہ کے جو آوازیں ہوتی نا وہ ہمارے کان کے پردوں کو بہت نقصان کرتی ہے جو ڈی جے وغیرہ بجتے ہیں شادی پروگرام میں ہے نا اور کوئی بھی ریلی وغیرہ نکلتی ہے تو اس کی جو دھمک ہوتی ہے نا وہ ہماری دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتی ہے اور ہمارے بلڈ پریشر جو مریض ہوتے ہیں نا ان کا بلڈ پریشر کو بھی بڑھا دیتی ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ
دیکھو دیکھوو سڑک کو روکنے کے نمن پائے ہیں بارت سرار کو چاہیے کہ پیڑ پودوں کو جنگلوں کی ک پر پرتبند لگیا جائے اور ندیوں میں کارخانوں کا کچرا ہے نا ج پھینکا نہیں جائے تو کارخانوں کو شہری چھیتر سے باہر ت بت کیا جائے تاکہ یہ کوڑا کچرا ہے نا وہ دور پھینکا جائے شیر سے اور کوڑے کچڑے کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے سوکھے کو سوکھے کوڑے دان میں گیلے کو گیلے کوڑے ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے کیا کہ یہ کارخانوں سے نکلنے والی یہ دھوئیں وایو پردوشن ہو رہا ہے سب اس سے یاتایات ونوں سے نکلنے والے دھوئیں بھی پردوشن ہو رہا ہے اس سے منوش کے سواستھ میں پرباؤ پڑ رہا ہے منیہ بیمار پڑ رہا ہے ان چیزوں سے
کیا ہے نا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ملک ہمارا ہے ہ نا ذمہ داری ہماری ہے اس لیے ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کریں گے تو آج ہمارا ملک سرکشت رہے گا
آپ آپ کو بھی پت ہے پردوشن کے نمن ب پرباہ ہے
سنیے سنیے چلیے ٹھیک ہے آپ سے بات کرل کر بہت اچھا لگا ہاں باقی بتائی ہوئی باتوں پہ میں بالکل عمل کروں گی دھنیہ واد
جی جی